السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ٹھیک
اگر یہ ابھی پھر سے یہ بزی دکھاتا تو آپ کیا کرتے
یہ تو فون توڑتے ہیں یہ ایپ ڈیلیٹ کرتے
فون توڑنے کی ضرورت نہیں تھی نہیں ایپ ڈیلیٹ نہیں کرنا آپ کو پت ہے جو میرا ہے نا اس میں ایک
ہوں
وہ میں نے اپنے فون سے لاگ آؤٹ کر دیا ہے اور اس کا جو سم ہے وہ اس میں کچھ خرابی ہوئی ہے وہ اوپر سے سیدے مطل جہ نیٹورک دکھاتا ہے نا وہاں پہ کراس دکھا رہا ہے پہنے وہاں جانا ہے ہاں ایٹل سینٹر
ہاں ہاں
وہاں پہلے اس کو اس کو ٹھیک کرانا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے اصل میں بابا نے بولا تھا کہ آپ وہیں فون رکھ لو جو ماما کا ہے اس نے کہا وہ یہ فیم فیملی پیکند ہے اس میں میں ریچار میں اس میں بل کرتا ہی ہوں پے آپ کو الگ سے اس کو ریچارج نہیں کرنا پڑے گا وہی لے لو ا میں نے فون ساتھ تو لیا لیکن اس کو پتہ نہیں سم کا کچھ ہوا ہے اور اس کو پرس میں نے یہ ڈسپلے چینج کرایا اور پھر سے گلاس توڑ کے لایا ہے اوپر والا
ا سر
وہ ٹھیک کرنا ہے اور سائڈ میں جو والوم بٹن ہوتا ہے
ہوں ہوں
اس کا بھی کچھ کیا ہے وہ پہلے ٹھیک کرنا ہے یہ سب چیزیں
اس کے ہاتھ میں فون سیف نہیں رہتا ہے کیا
ہ
اس کے ہاتھ میں فون سیف نہیں ہوتا ہے کیا
پھر بھی اس کے ہاتھ میں سیف ہے لیکن جو عمران ال جنید ہے نا
ان کے ہاتھ میں بالکل بھی سیف نہیں ہوتا ہے بالکل بھی نہیں مطلب وہ کچھ نہیں نکلتے فون کو کچھ بھی نہیں اور نے بلایا فون مجھے لگتا ہے شاید پچھلے سال اینڈنگ میں ہی
ہاں ہوں
ا جنید نے مجھے لگتا ہے چار پانچ بار اس کا ڈسپلے چینج کرایا
ہوں
اور عمران ہے بھی
عمونا کے پاس وہومن کے پاس تو پھر بھی سیف ہے پھر بھی مطلب وہ ان سے الگ ہے وہ تو آپ کو ایسے بھی لگا ہوگا
مطلب ہم تو فون پ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں
کیوں
ہمارا تو گلاس میں ٹوٹتا ہے ایک ایک سال
میرے فون کا تو گلاس ہی ٹوٹتا ہے ایک ایک سال
وہی میں کہتی ہوں نا اصل میں ویسا ہی ہونا چاہیے میرے میں بھی نہیں ٹوٹتا لیکن اب جو یہ بچے ہیں نا یہی ادھر ادھر پھینکتے ہیں اس وجہ سے ٹیمپڈ کو ہوتا ہے لیکن باقی میرا فون تو آیا جانے پچھلی بار اوپر سے نیچے پنکا کھڑکی سے
جی جی
پھر بھی وہ بچ گیا
اچھا
لیکن وہ جو ہے نا جنید عمران اور جنید
ہاں ہاں
ان کا پوچھو ہممت وہ پتا نہیں کیا ہے بابا نے فون مطلب بابا نے بھی انہیں کے ساتھ فون لایا
عمران نے بھی لایا اور جنید نے بھی لایا اگر بابا کاتیک گے نا جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی لایا ہے
ہاں ہاں
اور ان کا انہوں نے پچاس پچاس بار اس کا ڈسپلے چینج کرایا پھر بھی ابھی وہ ویسے نہیں ہے
ہاں بار بار ڈسپلے چینج ہوگی کہاں اچھا رہے گا
وہی میں کہہ رہی ہوں اب دوسرا لگا کہ بھی وہ بھی توڑ دیا ہیں
ٹھیک ہے اور ناشتہ وغیرہ بھی نا
یہ م تو سوئی تھی صبح ہمارے یہاں مطلب یہاں کیا ہوتا ہے دیکھو مطلب وہاں اپنے گھر میں میں بولوں گی کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے مطلب جب صبح اٹتے ہیں نا نماز کے لیے تو وہیں سے ایک چائے بنے گی جو صبح پیتی کدا ایک تو چائے بنے گی اور چاول بنے گا دن کے لیے
ٹھیک ہے
وہ تو کھاتاتے ہیں پھر ایک دو بجے لیکن بناتے صبح ہی ہے
کیوں ایسا کیوں کوئی کوئی خاص وجہ
نہ نہ کوئی خاص وجہ نہیں ایسے ہی مطلب کام ختم کر کے رکھتے ہو صبح ہی بنا کے رکھتے ہو
اچھا اچھا
یہاں جو ہے رائس کوکر میں بنتا ہے ہمارے یہاں رائس کوکر میں نہیں بنتا ہے وہ نہیں کھائیں گے رائسک وہ کر کا
وہ کیا بھگونے میں بنتا ہے وہ بھگونے میں بنتا ہے
عنی آپ کیا بولتے ہو اس کو
آپ کیا کہتے ہو
ہم تو بنٹن بولتے ہیں
ہاں تو وہی ہوگا بنٹن ہی ہانڈی ٹائپ کا ہوتا ہے
ہ ہاں دی ہاں ر وہاں رائس کوکر کا کوئی نہیں کھائے گا
اچھا ایک منٹ ایک آپ کتا آپ کے یہاں ل اس کو بناتے ہوئے نیچے کی طرف اتنا اتنا ہارڈ کیوں کر دیتے ہیں اس کو
وہی مسئلہ ہے نا مطلب ہم اس کو ایک گھنٹے تک پھر گیس پہ رکھتے ہیں
وہ تو کھانے میں بہت زیادہ مطلب عجیب لگتا ہے
ہم تو کھاتے ہیں نا
ہاں اپ کھاتے ہو
آپ کو پتا پرسوں جب ہم نے سب کو بولا تھا نا وہاں پہ جب مجھے گھر آنا تھا سب کو بلایا تھا کھانے پہ
ہاں ہاں
تو پھر جو وہاں پہ نیبر دو ہے نا ایک جو وہی آنگن میں ہی ہے اور سائڈ میں
ہاں ہاں
تو جو سائڈ والے ہیں اس کی بیوی آئی تھی اب جب ہم نے کھانا وانا دیا
اس نے مطلب یہاں کھانا ویسے کھاتے ہیں مطلب چار لوگ ایک ساتھ تھالی ہوتی ہے بڑی
ہاں
پھر پھر چ لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں
ٹھیک ہے تو تو مطلب یہاں پہ یہاں آپ کے یہاں کلچر ہے یا کیا ہے مطلب
ہاں وہ یہاں کلچر ہے ہم کھاتے ہیں ایک ہی تھالی میں چار لوگ
لیکن مجھے تو نہیں صاف کیا کبھی ایسے
لیکن ہم تو جب تک تھے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا
وہ ہوتا ہے مطلب جب شادی وغیرہ ہوتی ہے یا دعوت ہوتی ہے یا بہت لوگ ہوتے ہیں
اچھا اچھا اچھا اچھا
ا آپ دیکیں گےا آپ جب اس کی انگیجمنٹ ہوگی تو ویسے ہی ہوگا
تو ہم کیسے دیکھ گ ہم آئیں گے تھوڑیت
اپ کو نہیں انا ہے
نہیں
کیوں آپ کچھ بنایا ہے آپ کوھ انوائٹ کیا ہے
کس نے انوائٹ کی مجھے
میں نے کیا میرے گھر والوں نے کیا میرے بابا نے بولا
مجھے انوائٹ کیا ہے اس کے لیے مجھے بول رہے ہے آپ کو آنا ہوگا تو آ جانا انوائٹ چوڑی نہیں کی ہے
اا انوائٹ کیسے کرنا ہے پھر پھر تو ہم ویسی ہی تیاری کریں گے نا
انوائٹ مطلب فون لگا کے کہیے کہ آپ کو آنا ہے آنا ہی ہے یہ یہ ہوتا ہے انوائٹ
تو ٹھیک ہے تو ویسے ہی بتائیں گے اچھا میں بتا رہی ہوں آپ کو آنا ہی ہے
ایسے نہیں یہ تو آپ ہم بتا دییںے
مطلب میں تو گھر کی بڑی بیٹی ہوں میں کسی کو بھی انوائٹ کر سکتی ہوں یہ نہیں ہے کہ تو پھر یہ پھر ہم نے مطلب ان کو کھانا دیا نا وہ جو ہماری پڑوسی ہے نا وہیں بیگ
ہاں ہاں
سے وہی مانگا جو آپ کہہ رہے ہیں نا نیچے سے ہارڈ ہوتا ہے
ہاں ہاں
اس سے وہی مانگا اب ہم نے پہلے تو بولا اس کو مطلب کیا کھائیں گے یہ وہ یہ وغیرہ اس نے کہا نہیں اپ لاؤ میں نے مانگا تو اپ لاؤ اب ہم نے اس کو دیا تو اب ہمیں لگا وہ وہیں پہ کھائے گی مطلب سب جہاں پہ کھا رہے تھے کھانا
ہ ہاں
سے کام گیا اسنے اٹھایا وہ اور ایک پولیتھین میں ڈالا گھر لینے کے لیے
کیوں
پتا نہیں شاید اس کو گھر میں کھانا تھا
اچھا
ہاں اس سیدھے وہ پولیتھین ایک مانگا پھر اسی میں ڈالا کہا ک بھیا لے جاؤں گی پھر میںدہان میں سے آئے گی
پتہ نہیں گھر پہ کھلائے گی یا کسی اور کو کھلائے گی پتہ نہیں
پتاہ نہیں شاید اس کے گھر میں بہو بھی ہے کسی کے لیے لیا یا آپ نے آپ نے لے لیا
شاید یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے حصے کا لے کے جاؤں وہاں میری اپنی بہو کے ساتھ کھاؤں گی
نہیں میں کہنے میں نے اس لیے کہا اپ نے کہا نا مطلب وہ کھانے میں عجیب لگتا ہے میں نے اس لیے کہا اس نے وہاں پہ بھی مانگا پھر دھیان دیا
ہوں مطلب وہ میرے لیے عجیب ہے وہاں کے لوگوں کے لیے صحیح ہے
ہاں ہاں یہاں تو کھاتے ہیں سب نہیں ہمارے گھر میں بھی ادھے ہے کھاتے ہیں ہم سارے نہیں کھاتے
ہاں
جو بچے ہیں وہ تو اٹھا کے پھر ایسے ہی رکھتے ہیں لیکن ہم تو کھاتے ہیں ہو
پھر کیا ہوا آپ کے یہاں چاول بن جاتا ہے
چائے اور چاول بن جاتا ہے صبح اور پھر چائے پی کے تو چائے پی کے دیکھتے ہیں کہ سبزی کیا بنانی ہوگی وہ لاتے ہیں اور پھر وہ بنتا ہے
تو آپ یہاں سبزی وغیرہ ڈیلی لاتے
ہاں
اچھا نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں ہفتے میں دو دن بازار ہوتی ہے
ہو
تو وہ بازار سے پورے ہفتے کے لیے لے کے آتے ہیں دو دو دن مطلب ایک دن تین دن کا پھر ایک دن تین دن کا ایسا
نہیں وہ تو خالی دال رہے گی اتنے ٹائم تک باقی سبزی کہاں رہے گی
نہیں ہمارے یہاں سبزی فریز میں رہتی ہے نا
نہیں ہم نہیں لا کے رکھتے ہیں مطلب یہاں خالی بس دال آلو پیاز لا کے رکھتے ہیں
جی
باقی نہیں باقی تو خراب ہو جاتا ہے نا
نہیں ہمارے فریز میں رکھتے ہیں
فریج میں رکھتے ہیں ہم بھی لیکن ہم لاتے ہیں روز مطلب یہاں ایسا ہی ہے ہم روز لاتے ہیں
نہیں آپ پہلے شاپ سسٹم ہے بازار نہیں لگتی ہوگی آب
نہیں یہاں تو شاپ ہی آپ نے تو دیکھا
وہی کہہ رہے ہیں نا ہمارے یہاں تو بازار لگتی ہے اچھا لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا
ہاں وہاں میں نے دیکھا ہے ہم جب وہاں تھے وہاں میں نے دیکھا ہے وہاں ایک جگہ لگتی ہے وہ منڈی جیسی ہاں ہاںاں
شاید آپ لوگ گئے بھی ہوں گے لینے کے لیے
وہ ایک دن لگتی ہے شاید ہفتے میں
دو دن دو دن لگتی ہے فرائیڈے کو اور
ہاں فرائیڈے مجھے پتا ہےی
میں نے کہا آ لوگ گئے بھی ہوں گے لینے کے لیے
ہاں گئے ہوں گے جیسے ہم یہاں یہ جیسے ہم یہاں انچار بناتے ہیں ویسے ہم نے وہاں بھی بنایا ایک بار لیکن میں بہت اچھا ہ گا اور بہت
کس چیز کا اچار
سبزی وغیرہ مولی گاجر
اس کاچار م آاتتے ہیں
ہاں اور کیا پھر آپ ک چیز کا بناتے ہیں
ہمارے یہاں آم کا بنتا ہے لیمن کا بنتا
نہیں وہ نہیں کھاتے ہیں ہم مرچی کا نہیں کھاتے آم کا نہیں کھاتے اچھا چلو میں کرتی ہوں آپ کو کال اب پہلے چائے پینا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے
تو مجھے پے اس پہ وہ والے نمبر پہ کال کر کے تب اس پہ کیجیے گا
یک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب میں کرتی ہوں یہی سے ہمار روٹی لے کے آ گئی ہم چائے پیتے
ٹھیک ہےٹھیک
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ
ب